ہاں ہلو ہاں السلام علیکم
ہاں بسلا وعلیکم اللام کیسے ہو آپ
بس سب خہریتے آپ سنائیے آپ کے وہاں سب کیسے ہے
ہاں میرے یہاں بھی سب خیریت ہے اچھے ہیں آپ ب بتائیے آپ کے یہاں گرمی کیسی پڑ رہی ہے
یہاں گرمی بہت زور سے تھی اسی لیے ہم تو کشمیر گھمائے
اچھا ہو یہ تو بہت خوب بہت اچھی بات ہے آپ کشمیر گھوم کے آئے ہو
ہاں ہاں مش ان شاء اللہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے کشمیر تو
ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو ادھر اس کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے
صحی کہا ماشاء اللہ وہاں کا جو منظر ہے نا وہ کیا کہوں آپ کو میں میرے پاس لفظ نہیں ہے بتانے کے لیے وہاں کی جو جی ہاں بہن کیا بتاؤ چاروں طرف پہاڑ ہری بری وا دیا اور جیلے دیکھ کر تو دل خوش سا ہو گیا میرا تو
اچھا تو پھر آپ کا تو وہاں سے آنے کے کا من ہی نہیں ہو رہا ہوگا بڑے مچے سے رہ رہے ہوں گے ادھر
من نہیں کر رہا تھا اتنا حسین وہاں کا جو منظر تھا دیکھ کر اور پتا ہے وہاں کی جو ڈل ڈل کر کے جھیل ہے وہ تو بہت ت ہی مشہور ہے
اس کے بارے میں پڑھا ہے میں ابھی تک گئی تو نہیں میں نے لکھ ن اس کو پڑا ہے یو ٹیوب وغیرہ پہ دیکھا بھی ہے میں نے
آپ صرف دیکھو جی پر ہم دیکھ کر آئے اتنا سندر میں کیا بتاؤں آپ کو ہم نے سکارے کی شہر بھی کی تھی بہت سکون ملا
او ہوو بہت خوبھر تو آپ بہت اچھی اچھی جگہ دیکھ کے آئے ہو ہاں
جی ہاں اور وہاں کا جو موسم
ہ ہاں ہاں
کیا ہی نہ زیادہ سردی ب
ہوں اچھا پھر تو یار ادھر کا بت صحی ہے پھر ادھر ادھر کی طرح ہاں بتائیے بتائیے ہیلو
جی
میری آواز نہیں آ آواز نہیں آ رہی
ہاں نہیں آ رہی تھی بیچ میں ابھی کیا بولیے
تو ادھر تو آپ ہ
بہت اچھا بہت ہی اچھا مطلب کیا کہوں دل کو سکون مل گیا اور وہاں پہ جو گللمرگ ہے پال گھر ہے ہے وہاں سون مرگ ہے وہ تو اتنے مشور ور ہے وہاں پر کہ کیا ہی کہوں ہاں جی
آپ سون مرگ اور گللمرگ بھی ہوگ کیا آ ہو
جی ہاں
ارے یہ ب ل ال ل یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے تو بہت ہی موج کر دی
ہاں ہاں بہت ہی مزہ
تو پھر تو آپ نے ادھر ہاں ہاں ب تئی
ہاں
ہاں میں یہ کہہ رہی تھی آپ نے ادھر چنار کے پیڑ بھی اور پتچھڑ بھی دیکھھی
دیکھے دیکھے ہاں سب دیکھے ابھی تو وہاں پہ اتنے پیارے پیارے لال کلر کے سیب تھے دیکھ کر ہی ان کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا اور پتہ ہے ہم جب سولمرگ میں گئے تھے چ نا
ہاں
تو وہ تو سورمگ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ اور ہری بھری وادیاں دیکھ کر دل اتنا خوش ہو گیا کیا ہی کہوں ایسا موسم تھا نا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو وہاں کا
ہاں آپا میں آپ کو بتاتی ہوں ادھر تو پھر آپ نے تصویریں ہاں ہاں آپ نے تصویریں بھی بہت اچھی اچھی لی ہوںگی ادھر تو ماشاء اللہ یار بہت اچھا کیا آپ نے میں بھی پلاننگ کرتی ہوں ا سوہر کے سات جانے کی کہ ادھر میں نے بھی کشمیر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے
صحیح فرمایا آپ نے بہت کچھ سنا ہے وہاں کا آپ آپ جائیے وہاں پہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا وہاں کی جو پراکرتک نظارے ہے نا وہ دیکھ دیکھیے گاپ وہاں پہ فوٹو کھنچوائیے گا پریوار کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزار گزر جائے گا نا کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا
ارے ہاں میں بھی کرتی ہوں پلان نا اگر اللہ کا شکرا تو ہم بھی جائیں گے اسی و کہ اس میں چلے جائیں گے
ہاں ہاں یہ اس وقت چاہیے یہاں گرمی اتنی ہے اب وہاں جائیے ٹھنڈی وادیوں میں آپ کو مزہ آ جائے گا
ہاں پھر تو آپ نے ادھر بہت ہی ا کیسر والی چائے کا مزہ لیا ہوگا اور وہی چھتیس ڈیس والی دعوت لی ہو
جی ہاں بالکل
ادھر کا فمس ک فمس ہاں ادھر کا فمس پ
جی ہاں صحیح سر صی فرمایا آپ نے اور وہ جو گلمرگ کے نا اس کی تو خوبصورتی میں بیاں نہیں کر سکتی اتنا وہاں کی جو خوبصورتی ہے چاروں طرف جو ہرے میدان اور برف سے ڈھگا جو پہاڑ نظر آتا ہے ن میں کیا بتاؤں آپ کوو سردیوں میں تو وہ پورا علاقہ ہے نا سفید کی چادر سے ڈھک جاتا ہے
ہاں بالکل وہاں پہ بارت کا سویٹر ر لینڈ باگ کافی دور دور سے پریٹن بھی تو آتے ہیں
جی ہاں وہاں پ وہاں پہ ویڈیو گرافی بھی بہت اچھی ہوتی
ہاں بئی تو میں کہہ رہی تھی آپ نے تصویریں لی ہوں گی وہاں پہ اور آپ کو بہت دل خوش ہوا ہوگا ویسے میں ایک بات ہاں میں ایک بات کہوں ویسے آپ کا دل تو وہی رہے گا گیا ہوگا گا آپ کشمیر چھوڑ بابا
بس بس یہ صحیح فرمایا میرا دل تو وہیں رہ گیا اور پتا ہے آپ نے وہ کشمیر کی کا ہلو کہاںواں کہاںواں آپ نے آپ کہوا آپ پیو گے نا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا وہاں کے موسم کے حساب سے وہ الگ
ہاں او اور ادھر تو پتا ہی نہیں چل رہا موسم سم کب کیا ہو رہا ہے اور وہی ٹھنڈا ٹھنڈا کتنا اچھا لگتا ہے
صحی وہ بوٹ میں بیٹھ کے جو جو ہمارے وہاں پہ گھمایا جاتا ہے نا وہ بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے اور پتہ بہن وہاں کا روگن جوش اور یاقنی اور دم آلو بہت مشہور ہے گوشت ڈھابا یہ سب بہت مشہور سور ہے وہاں کا
اچھا اچھا یار آپ تو
مسالے اور پکانے کا جو انداز ہے نا وہ بہت خاص ہوتا ہے
او پھر تو آپ نے بہت اچھا کیا اللہ کا کا شکریہ کوئی تو ہو ہے جو اس وقت کشمیر گھوم کے آیا ہے
صحی صیح اور وہاں پہ کھانے کے لیے اتنے سوادشٹ سوادٹ ہری سبزیاں بھی تھی اور الگ الگ میٹھے پکوان بھی ملتے ہیں وہاں پہ جیسے کہاوا کے سھ سوکھے میوے بھی بھی بہت سندر خوب لگتے ہیں
ہاں پھر تو آپ اسٹک میں وہاں سے سیب اور لیچی بھی لائے ہوں گے کیونکہ کشمیر میں سیب اور لچی زیادہ لگتے ہیں
اسکل بالکل لے کر آئے ہیں
ہاں آپا میرے کو ایک آپ بات بتائیے آپ حضرت والال اور وہ درگاہ ادھر تو گئے ہوں گے نا
ہاں ہاں
تو ادھر کا سین نظارہ کیسا
بہت بہت اتی سندر تھا نظارہ
اچھا وہاں پہ پہ بھی ابھی عید نکل کے گئی ہے ایک دو دن پہلے عید کی تیارییا چل رہی ہوں گی
جی جی صحیح صحیح پہ وہاں جانے کی تو سواد اچ سھی مل گئی ہمیں وہاں کا جو ماحول تھا نا ہلو وہاں کا ماحول بہت بہت ہی پرسکون اور روحانی ماحول تھا درگاہ کے کہ سفید عمارتیں اور آس پاس کا جو نظارہ تھا نا وہ بہت ہی خوبصورت تھا
کتنا دل خوش ہوتا ہے ادھر جا کے ایک دم شانتی ملتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ جا کے ہاں سارے ٹینشن ہے ختم ہو جاتا تی ہے
جی جی جی اور ظاہری دحا اور عبادت کے لیے وہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں پتہ وہاں جا کر مطلب وہاں وہاں جا کر جو بڑا سکون ملا اور دعا کر کے بہت ہی اچھا لگا
ہاں صی ہے یار آ کا وقت بہت اچھا نکل لا ادھر اور گرمی کا موسم بھی اچھے سے آپ نکل ہی گیا ہے زیادہ تر وقت کے حساب سے اب وہاں پہ آپ نے تصویریں بھی اچھی اچھی لی ہے میں نے آپ ریسینٹ فوٹو میں دیکھے تھے
ہاں نہیں ہاں تصویریں تو لی لی وہاں کے جو وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں وہاں کے لوگ ہمیں بہت ہی عزت سے ہمیں وہاں پہ بلاتے ہیں وہ بات کرتے ہیں ہمیں بڑا ہی وہاں کا ہمیں فیل دلاتے ہیں بہت ہی اچھا جیسے بات کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی
ہاں اپنا اپنا وہی ہوتا ہے نا اللہ کے شکر سے ہر جگہ ایک جیسے لوگ تو نہیں ہوتے
جی جی جی وہاں آپ کبھی ہاں صحیح صحیح میں وہاں کے لوگ بہت ہی اچھے سے اچھی طح سے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے وہاں کا بھائی چارہ بھی بہت ہی اچھا ہے ہمارے سھ بھی بہت اچھی طرح سے بات کرتے آپ بھی کبھی ایسے کشمیر آئے نا تو آپ ان جگہوں پہ تو ضرور گھمیے گا گلمرگ ہے سون مرگ ہے مگل گارڈن ہے وہ بھی بہت سندر ہے فھولوں کے وہاں پہ کیا ہی بتاؤ فھولوں کے جو کیارییا آتی ہے وہ بہت ہی سندر آتی ہے اور نشانت باغ ہے جو جو ڈل جھیل جو ڈل جھیل ہے نا جچ وہ ڈساد باغ میں ہے وہ بھی بہت دیکھنے جیسا ہے اب آپ جائیے گا اور ایک وہاں ساحل مارگ باغ ہے وہ بھی ایتحسک بھاگ ہے تو آپ وہاں پر بھی جائیے گا بت بہت ہم وہاں گئے تھے اور بی بل ویلی گئے تھے ہم وہاں پہ تو کیا ہی بتاؤ اتنے سارے ویڈیوز بنائے فوٹوز کھینچے مزہ آ گیا مجھے تو
ہاں اللہ کی رحمت رہی تو میں بھی ضرور جاؤں گی میرا بھی ایک سپنا ہے کہ میں بھی جاؤں کشمیر گھومنے
آپ بھی ضرور جائیے گا اور ابھی ایسا ہو تو اگر آپ نیکسٹ ٹرپ کریں تو آپ مجھ سے مجھے پھر لے جائیے گا میں تو کشمیر ج
ہاں بالکل میں آپ سے ایک بار ضرور ضرور ضرور آپ سے ایک بار کانٹیکٹ کروں گی آ نے جو فرمایا بالکل مجھے بہت اچھا اچھا لگا دلک خوش ہو گیا اور اس میں نے ایک چیز دیکھی ک ہاں کشمیر کی باتوں میں چار چار چاند لگ خوبصورتی بھی بڑھ گئی بات تووکی
ہاں سح کہا وہ تو دنیا کی جنت ہے
ہاں چلو ملتے ہیں اگلی کال میں اپنی کال پوری ہوگی بائے بائے
اے ٹھیک ہے اللہ حافظ